ہلو
ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہیلو
لو آواز آ رہی ہے
ہیلو جی ہاں السلام ولیکم
اور کیسے ہو
ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں تم سناؤ
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل اور
مسلہ بہت بڑھیا کانا
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی بیگم چاند نے
جیسا کچھ خاص نہیں بنایا تھا وہی جو روچہ بناتا ہے
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل
اچھا اب بھی آواز نہیں آ رہی کیا
ہیلو
ہلو ابھی آواز نہیں آ رہی کیا
ہیلو
ارے آواز نہیں آ رہی کیا آپ کی
ہیلو ہاں تو کیا کھایا تھا آج آپ کے گھر پہ
ہاں کھانا وغیرہ بڑھیا بنایا تھا ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آج جیسے ہمارا جو گاؤں اور شہر کے بارے میں ہم لوگ بہت چیز کریں تو بہت اچھا لگے گ ماشاء اللہ بہت بڑیا مو
اچھاں اور میری امی جانتی تھ آج پس پکائی تھی
ماشاء اللہ مجھے بھی یووب کا کھانا بہت پسند ہے ایسا اور میں بھی کھاتا ہوں کیوں نہا جیسے کہ آج میں اپنی جو آج دیکھ رہا تھا میں اپنا کچھ کام کر رہا تھا مجھے آج بیٹھتے سوچتے سوچتے ایک خیال آیا کہ کیوں نام میں شہروں کے بارے میں کچھ سوچنے م اوروں کے بارے میں چرچا کروں
ہیلو
ارے آواز نہیں اری کیا آ کے
ہاں سر فرمائیے
کہ رہا تھا کہ آج ہم شہر کے بارے میں یا گاؤں کے بارے میں کچھ چرچا کریں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما آجی آپ نے اور ویسے نا آپ کو ویسے شہر میں رہنا پسند ہے یا گاؤں میں
تو وسے ہی ہے جو شہروں کا ب جو
جی ہاں بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ ہیلو
ہاں ہاں
ہیلو
رواز نہیں آ رہئی ہے
نہیں نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
آواز نہیں آتی کیا
ہاں ب ہے آپ کے پاس
ہاں وہ تھوڑا پروابلم رہا ہے نیٹ ورک پروابلم رہا ہےسا
ہ ہ آشا
ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے سارا نیٹ ورک پروابلم ہی ہے ویسے تو کچھ دقت ہے نہیں
ہاںھ بیس ہاں ک دیش کی ترقی میں مہت
اور پہیروں میں کیا ہا یہ شروں میں
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا اور ہے بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے جو گاؤں ہے تو ان میں سمسیایں اب اتنی نہیں آ رہی ہے کیونکہ اب وکاس کے کارن جو سمسیا ہے وہ نقان ہوگی جیسے انٹرنیٹ کی شکچھا کی سواستھ کی اور روزگار کی تو گاؤں میں بھی کئی ساری سویدھائیں اپلبدھ ہو گئی ہیں اور شہروں کی بجائے مجھے تو گاؤں کا جیون بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں م چاہتا گاؤں م گاؤ مات تو الگ ک الگ ہی ہوتا ہے گاؤں میںنا پیڑ پودے کتنی ہریالی ہوتی ہے بھلے ہی لائٹ نہ آئے تو پیڑ پودوں بیٹھ جاؤ ک سکون ملتا ہے
ہاں بالکل بالکل بالکل یہ بہت بڑھیا کہا آپ نے ویسے یہ شہروں میں جو شچھا سواستھ ویاپار اور روزگار کی انیک سویدھائیں ہوتی ہیں لیکن جو گاؤں کا سپ سچھ بات کمر ہوتا ہے اور وہ کافی دلچسپ ہوتا ہے نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل کرما رہے ہیں آج کل نا ویسے آپ شہروں میں سڑکیں ہیں بازار ہیں اور بڑی بڑار دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگتی اب اتنا شہروں ہے ری سیں ہوتی س تو آ لوگ گاؤوں سے شہروں کی ادرا
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا ویسے آپ کوبھی کسی بڑے شہر گئے ہو کیا
جی ہاں ماشاء اللہ میں نا ایک بڑے شہر میں گئی تھی میں نا جے پور شہر میں گئی تھی وہاں کی سڑ سڑکیں بازار عمارت دکھ کر نا بہت ہی زیادہابتی ہوئی تھی میں اور پ جاد سے کوئی
ہاں بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا میں بھی ویسے پچھلے مہینے جے پور گیا تھا اور اسے کیوںکہ وہ جے پور ہے نا اسے گلابی شہر بھی کہا جاتا پر
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اچھا اچھا نم سنااتگ ج وہ گلاب شہر کہا جاتا ہے وہاں اتہاسک عمارتیں دونوں دیکھنے کو ملتی ہیں
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ یہ جو شہر ہے نا اس کی سب سے بڑی وششتا ہے ویسے ہی ہوتی ہے جیسے آدنیک عمارت ہیںسکمارت ہیں تو شہر میں ہوتی ہی ہے کیونکہ ان کے بنا سری ہی نہیں لگتا ہے جیسے کی کئی ساری سوبھدائیں بھی اپلبدھ ہوتی ہیں تو شہر شہر ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو شہر کی کوئی سب سے بڑی وشیشتا ہے یا کوئی اچھی جانکاری نظر آتی ہے کی کہ شہر میں ہمیں یہ سویدھائیں ملتی ہیں گاؤں کی اپیکچھا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل انا میرے حسا سے شر میں سا اور افتر ہونا بھی ان کی سب سے بڑی وششتا ہوتی ہے
ہاں یہ بات تو آپ نے بالکل صحی کی ماشاء اللہ شہروں میں بھی جیسے ہاں تھوڑا رہتا ہے کیونک گاؤں میں اتنی سچا سواستھ کی وہ نہیں رہتی ہے کیوںک اب تھوڑا ا ہوا تو شچا سواستھ گاؤں میں بھی اچھا ملنے لگا ہے اور آگے بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ سویدھا میں سوداھار ہو سکتا ہے پر شہروں میں ایسا نہیں ہے شہروں میں اچھیے اسکول کالج اور وشو ودیالیہ بھی ہوتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بھی استاد بڑے بڑے استاد سواستھ سیوائیں بھی اپلبدھ ہوتی ہیں شہروں میں
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا ہاں شہروں میں ہاں شہروں میں کئی ساری سویدھائیں ہوتی ہیں جیسے کہ پرریوہن کی سویدھا بھی بہت اچھی رہتی ہے اور جیسے بسیں اور ٹیکسی اور انیہ سادھنوں سے بھی شہروں میں یاترا آان ہو جاتی ہے
ہاں ماشاء اللہ بھی
ہیلو آپ کی ہلو آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے آج بارش ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سے آواز تھوڑی دیقت دے رہی ہے موسم خراب ہے نا آج کا
لیکن نا شہروں میں نا کچھ سمسیایں بھی تو ہوتی ہیں شہروں میں
ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ جو شہروں میں تو ادک سمسیا کا کاران دیکھنے تو مجھے زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی لگتی ہے اور ادھر کا ٹریفک ہے تو مجھے شہروں کی یہ سمسیا بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ ادھر ہا ہر سمے وہی کول حال ہوتا رہتا ہے اور دونی واتاورن بھی ادھک رہتا ہے تو مجھے شہروں کا جیون مطلب اس بھر کا صاف سچھ واتورن بھی نہیں رہتا اور دھول بھری جو سڑکیں رہتی ہیں کئی سارے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ مطلب واتورن ہے نا بالکل تو پورا بالکل پردوشت رہتا ہے تو مجھے شہروں کی اپیچھا گاؤں کا جیون بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ویسے نا کئی بار لوگوں کو بسنا رہتا ہے اس کے علاوہ نا پردوشن کی ایک سب سے بڑی سمسیا تو پردوشن کی ہے شہروں میں
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا اور ہاں سب شہروں کی سمسیا سب سے بڑی سمسیا پردوشن ہی ہی ہے اور وہ بھی ہے اور دیکھا ہی ہوگا کیوںک شہروں میں زیادہ باہن اور کارخانوں سے نکلنے والا د پریاورن کو بہت نقصان پہنچا تھا ہے نا تو اس وجہ سے شہروں میں پردوشن کی سسیا بہت زیادہ ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اس لیے نا شہروں میں پیڑ لگانا اور سوچھتا بنائے رکھنا بھی تو ضروری ہے شہروں میں نا جتنا ہو سکے جتنا پیڑ پودے لگاؤ جتنی فیکٹریاں ہیں ان پر روک لگائےیں جیسے کہ دس فیکٹریاں ہیں تو ان میں سے کم سے کم پانچ یا چار فیکٹریاں رکھیں ان باقی کی فٹ ڑوں پر نا روک لگا ہے پردوشر کی وجہ سے
ہاں بالکل بالکل ماسالا یہ تو بہت آپ نے بہت صح کہا جو شہروں میں جو جیون ہے نا کو بھی بہ گتی جو سروگیہ جیون ہے اس کو اس کی گتی بھی بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ جیسے آپ نے گاؤں میں دیکا ہوگا تو اس گاؤں کی سنسکرتی بھی اور جو بھی رہنسن ہوتا ہے وہ بہت تو الگ ہوتا ہے مطلب کافی زیادہ وبن ہوتا ہے اور شہروں میں وہ تھوڑا سنسکرتی کا بہت زیادہ اثر رہتا ہے ان کے ک پڑی ہوئے ان کا جو کھان پان ہوا ان کو جو رہن سہن ہوا تو گاؤں میں اور شہروں میں تو مطلب دیکھا جائے تو اور زمین آسمان کا فرق رہتا ہے ماشاء اللہ یہ تو مطلب بہت زیادہ سمسیا کا وشے رہتا ہے کہ شہروں کا جیون الگ ہے اور گاؤں کا جیون بہت زیادہ الگ ہے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا لیکن نا جو لوگ ہوتے ہیں جو شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کام میں اتنی رہتے ہیں کہ ان کے پاس کم سمے ہوتا ہے اور آپ اپنے گاں کے لوگوں کو دیکھنا ہوا وہ نہ ایزی رہتی ہے اور گھر گھر کا کام کھیتی باڑی کا کام کرتی رہتی ہے اور شہروں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی درگھٹنا بھی ہو جائے نا پھر کسی کو جانتی تکمی نہیں ہے تو کوئی نہ تو کوئی مدد کرتا ہے نہ کچھ اور گاؤ کے لوگ کچھ بھی ہو جائے جذرا سا بخار بھی آتے ہے گاؤں میں کسی کو پھر بھی نا پورے محلے مے اکٹھے ہو جاتے ہیں
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے آپ نے بہت صحیح کہا ہاں رہتا ہے گاؤں جیسے کہ آپ نے کہا گاؤں کے ج لووں کا جیون بہت وست رہتا ہے ہاں گاؤں کی تلنا میں شہروں کا جیون ادھ وست رہتا ہے اور جو مطلب شہروں میں دیکھا جائے تو سبھی سادھن اپلبدھ رہتے ہیں اور یہی ہے شہروں میں تھوڑا آپ نے بتایا کہ کوئی بیمار ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اسے دیکھنے کے لے ہاں رہتا ہے شہروں میں لیکن یہ سمسیا ہے لن کر بھی کیا سکتے ہیں اور اور شہروں کا تو یہی ہے کہ لوگوں سے مطلب آپ نے کہا کہ ایک گھر بس پڑوس پڑوس میں ہی رہتے ہیں پھر بھی وہ آپ سے آپس میں بولتے نہیں ہے بات نہیں کرتے تو شہروں کی یہ بہت بڑی سمسیا ہے پر گاؤں میں ایسا نہیں ہے گاؤں میں سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں گاؤ تو یہی ہے محلے والے بھی آپس میں ہل جال پونجتے رہتے ہیں لیکن شہروں میں ایسا نہیں رہتا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فم رہ اب ایسے نا شہروں میں آدنک تکنیک کا یوگ ادھک ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا
ہاں بالکل بالکل شہروں میں جو آدک ہاں شہروں میں ہی آد تکنیکیں ہوتی ہیں وہ بہت جلد آتی ہیں اور جو ہماری جو حکمنات ہے جو ہمارا ملک ہے نا تو اس کے جو بھی نیا وکاس ہوتا ہے وہ شہروں میں ہی اپلبدھ کروایا جاتا ہے تاکہ جو جیسے کہ بیمار ہوئی یا کوئی بھی تکنیکی سیوا ہوئی تو کے لیے شہروں میں ہی اک ا جو پرریوگ ہے وہ کیے جاتے ہیں مطلب گاؤں میں تو بہت بعد میں پہنچائی جاتی ہیں چیزیں جو بھی ہے تو ہے شہروں کے لیے فائدے تو ہیں لیکن شہروں میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ شہروں میں جیسے کہ پارک ہوئے سنیما گھر ہوئے پستکالے ہوئے کھیل پرسر ہوئے تو وہ بہت زیادہ اپلبد رہتے ہیں گاؤں کے علاوہ
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا اب وسے نا شہروں میں کیا ہے شہروں میں نا پریاورن کتنا وہ ہو رہا ہے پریاورن اور ساماجک مولوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور شہروں میں کیا ہے صاف صفائی کا بھی مہتوپور دھیان رکھ ہونا چاہیے سوچھ سے سوچھ ناگرک کا آدھار ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل ماشاءلہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ شہروں میں ہاں یہ صحی ہے اور بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کیول وکاس ہی نہیں ہے بلکہ سنتولن وکاس بھی روری ہے شہروں کی صاف صفائی بہت مہتوپورن ہوتی ہے